وعلیکم السلام السلام
بھجن کیسے ہو گھر میں کیسے ہوبو کیسے ہے
ا بھجان ہم گھر پہ سبھی کیٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی کیٹیک ہے
اچھا اچھا اچا کیا کروس وقت
بھائی بیٹھا ہی ہوں تو ابھی کھانا کھا رہا تھا ابھی کیا تو اپنی تو نے سوچ بیھا ہی تو آگ ج کر لیے
اوکے اوکے کھانا پہلے کھانا نیند سے پہلے دو تین گھنٹے کھانا کھایا کرو اس سے صحت اچھی رہتی ہے ڈاکٹر کہنا ہے
ہاں بھائی جن آب نے بہت ہی اچھی بات کی کہی تو میں بیٹھا ہی میں نے سوچا آپ سے بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لی مل کہ آج کے زمانے کو دیکھتی ہے ملب آپ کو تو پتا ہی ہے کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو مجھے لگا کسی پہ بات کرنی جائے کیای ڈرائیگ سیفٹی سے کرنی چاہے دھیری گاڑی چلانی چاہے تو اسی پہ مجھے بات کرنی تھی
ٹریفک رولز فالو فالو کرنے ہوتے پھر مطلب اچھی طرح سے ڈرائیونگ ہوتی ہے ایکسیڈینٹس کے ریٹ بھی کم ہو جائے گی اس سے جب ہم ٹریفک رولز کو فالو
ہاں آپ نے آپ نے بت یہ اچھی بات کی تو ڈرائیونگ ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکی ہے تو آج کے ٹائم میں لوگ کار بائک بس اور ٹرک چلا کر سکول آفس مارکیٹ اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں ڈرائیونگ ڈرائیونگ صرف ایک سکل نہیں ہے میرے بھائی بق وہ بڑی ریسپانسبلٹی ہو ہے اگر ہم اچھی طرح اول اس کو فالو کریں گے ڈرائیونگ کریں گے تو ہمیں اپنی اور دوسروں کی جان کو محفوظکھ رکھ سکتے ہیں اور آج کی بزی لائف میں ٹرین سے ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے اگر کسی کو کوئی ایمرج ہو جیسے ہسپتال جانا ہو یا کسی ضروری کام کے لیے جلدی پہنچنا ہو تو ڈرائونگ بہت مدد کرتی ہے اس لیے ڈرائونگ سیکھ ایک اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ضروری ہے کہ سیف ڈرائیونگ کرنا تو بائی جان میں آپ سے بھی اسی کے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہوں
ہاں جی بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن جو والدین ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ہوتی ہے کہ وہ نابالغ بچوں کو ڈرائیونگ نہیں کرائی کیونکہ اس سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں والدین کو چاہے کہ جب مطلب ا اس کے لڑکے کو پورا مطلب اس کو شعور آ جائے پھر وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اس سے مطلب ایکسیڈنٹ بھی کم ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے ملک میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے وجہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کار دیتے ہیں ڈرائیونگ کرنے کے لیے یا بائکس دیتے ہیں وہ مطلب اس پر وہ سٹینٹ دکھاتے ہیں اور اور جو مطلب ڈرائیونگ بھی فاسٹ کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ مائنر ایج کے ہوتے ہیں لہذا ہمیں چاہے کہ آپ کرنی ہے اور وہ جب بالنگ ہو جائیں گے اسی وقت ان کو ایسی چیزیں فراہم کرنی چاہیے
ہاں بائی جائے
آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ جو میں نہیں
ہاں بھائی جان مطلب کہ جو ہمیں مطلب کہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ چھوٹے بچوں کو گاڑی نہیں دینا چاہے ملرس گاڑی نہیں لینی چاہیے یا بائک نہیں رہینی چاہیے ہاں بالکل یہ گل ہے مطلب کہ گورنمنٹ نے مطب ایج مق رتی ہے کے بعد ہم گاڑی چلا سکتے ہیں اور وہ ایج کیا ہے وہ اٹھارہ سال کی ایج ہے وہ ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر بڑوں کو مطلب کہ اٹھارہ سے اوپر جو ہو جاتے ہیں ایٹین پلس ان کو گاڑی الاؤ ہے ان کو لائسنس الاؤ ہے تو ان کو لائسنس پہلے لینی چاہیے اس کے بعد بھی ان کو بطلکہ سیف ڈرائیونگ کرنی چاہیے ے اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ سیف ڈرائیونگ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرے یہی ہو ے سیف رگ اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے سیٹ بیلٹ ضروری لگائے اور بائک چلاتے وقت ہیللمٹ پہنے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون یوز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی ہماری بڑی ایکسیڈنٹ سبب بن سکتی ہے تو روڈ پر ہمیشہ دوسرے ڈائیور اور مطلب کہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے زیبر لوگوں کو پہلے روڈس کراس کرنے چاہے تو انڈیکیٹرس کا صحیح یوز کرنا چاہیے اور مطلب کہ لین میں ڈسپلین فالو چاہے اور فالو کرنا چاہے کہ ہر ایک ٹریک رڈ اسی طرح روڈ پر سب کے لیے سیفٹی اور آسانی ہوتی یہ ہے نا میرے بھائی تو بتائیے آپ بھییا ہاں ہاں
کا بھی ذہن نشین کرنا چاہے کہ جب مطلب شارٹ ڈسٹینس کور کرنی ہوتی یوں سمجھ لیجیے اگر کسی کو ہاسپٹل جانا ہوگا اگر وہ واکنگ ڈسٹینس ہوی مطلب
ٹرانسپورٹ کا یوز نہیں کرنا چاہے ان کو پیدل جانا چاہیے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مطلب مزل پر جانے کے لیے بھی کوئی بائک نکالتا ہے یا گاڑی نکالتا ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے جب اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ واک کرو اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ سائیکل لگ کرے گا یا مطلب پائیدل جائے گا اس سے اس کی مطلب تندرستی بڑھ جائے گی صحت بھی اچھا ہو جائے گا اس کا اور وہ ورزش میں رہے گا آپ کو پت ہی ہوگا کہ ورزش کے کتنے فوائد ہیں
ہاں بھائی جان
اگر مطلب چھوٹا راستہ ہمیں مطلب کور کرنا ہوگا جس ا اگر ہمیں سپور جانا ہوگا مطلب ایک کلو میٹر دور اگر وہ ہوگ پھر ہمیں پیدل جانا اچ تو اگر ایمرجنسی ہوگی تب ہم ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے مطلب گلوبل وارمنگ بھی مطلب اس پر بھی اتنا اثر نہیں پڑے گا اگر ہم پیدل یا مطلب سائیکلنگ کریں گے کیکہ اس سے بہت فائدے ملیں گے ہم کو اور ٹرانس کوٹ کو بھی مطلب ڈسٹربنس کم ہو جائے گی
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات کی ڈرائیونگ کے ہمیںط کی کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا تو وہ بات یہ ہے ڈرائیونگ کے دوران غصہ یا جلدی مطلب کہ دکھانا غصہ جلدی دکھانا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے کبھی بھی ٹریفک مطلب کہ کبھی بھی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہی چاہیے جلدی مطلب کہ جلدی کرنے والا ہمیشہ مطلب کہ ایکسیڈنٹس کے اس کے پاس ایکسیڈنٹس کے بہت سے چانس ہوتے ہیں کیا جو جلدی مطلب کہ اوور اسپیڈنگ کرتا ہے اس کو مطلب کہ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا اتنی جتنی وہ اسپیڈ رہے گا اتنی اس کے چانسیز ہے ایکسیڈنٹ ہونےے اگر وہیکل کی سروسنگ ٹائم پر ہو تو سفر زیادہ سے اور کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ مل کہ ہاں جیسے کہ گاڑی چلانے سے پہلے اس کی کنڈیشن بھی چیک کرنی چاہیے بریکس تیار حز لائٹز اور نیررس ٹھیک ہونی چاہی ہے نا تو اور اور کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے بہت سے ڈرائیورس ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر ٹرک والے جو شراب پییے گاڑی مطلب چلاتے ہیں جو نشے میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کیا کیا آپ کیا کہنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان پر
بالکل مطلب نشے میں کبھی بھی ملب کوئی کام نہیں کرنا چاہیے قرآن میں بھی ایک آیات ہے اسلام اگر مطلب آپ نے قرآن مجید بھی پڑا ہوگا اس میں لکھا ہوا تقربو فص یعنی کہ نشے کے حالات میں مطلب عبادت مت کرو مسجد میں مس جاؤ اسی طرح مطلب جب نشے میں کوئی ہوتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے اس وقت مطلب اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے اس لیے ڈرائیونگ بھی بگری نشہ ہونی چاہیے پہلے تو نشہ نہیں کرنا نشا تو مطلب تباہ کرتا ہے پوری نسل کو اور مطلب اس کی عزت نہیں رہتی ہے سماج میں ہمیں چاہیے کہ ایسے ایسے باتیں مطلب آج کل تو سوشل میڈیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی فضول باتیں اس پر شیئر کر رہا ہے ہمیں چاہے کہ اس پر بھی ایسے ایسیے باتیں شیئر کیا جائے تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ملے نشے کے حالات میں کبھی بھی مطلب ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تو پتا ہی ہے مطلب کہ جو ڈرائیور س ہو رہے ہمیشہ یہ نہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کہ جو جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی کی غلطی ہوتی ہے کئی بار مطلب کہ ہم سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں پھر بھی آگے وال سامنے والا آ کے ہمیں ٹوک دیتا ہے تو اس میں اس کی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں مطلب کہ
ہاں ہاں
اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتاا جیے تاکہ ایسی کوئی سچویشن نہ ہو ہمارے ساتھ ہاں بھائی جان بتا
ہاں لیکن جو مطلب سامنے والا آپ نے کہا کہ مطلب وہ مطلب کہ اس سے کوئی حادثہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی آخر کا ڈرائیور ہی ہوتا ہے جب ہر کوئی مطلب ڈرائیور اپنی اپنی جگہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میں ڈرائیونگ کروں گا مجھے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کسی کو میری گاڑی سے ٹھیس نہ ہو جائے میں ایک اچھی طرح سے ڈرائیونگ پہلے مجھے سیکھنی چاہیے اس کے بھیے مطلب ہم نے لیس لینی ہے اور جو میرا مطلب اپوزٹ ہوگا ڈرائیور وہ بھی ایسے ہی فالو کرے گا جب ہم دونوں ڈرائیور اپوزٹ والا دی اسی طرح سیککھے گا پھر سموتھلی ٹریفک ہاں
نے بہت ہی اچھی بات کی جب ہم سبھی لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گئے تو سبھی اپنا اپنا خیال رکھیں گے سبھی سیف ڈرائیونگ کریں گی سبھی ٹریفک رولس کو فالو کریں گے مطلب سبھی ایسا کریں گے تو تب ایسی سچویشن نہیں آ سکتی مطلب کہ ایکسیڈنٹ بھی کم کم ہوں گے اور زند جانے بھی بچائیں گی لوگوں کی تو آ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ ایک مطلب امانت اور ذمہ داری ہے تو ہمیں ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرنی چاہیے مطلب کہ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا یوز کرنا چاہے موبائل فون سے بچنا چاہے ڈرائیونگ کے دوران اور دوسرے کا بھی ہاں بھائی جان دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ہم سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں میرے بائک تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی فرینڈس اور سوسائٹی کی بھی حفاظت کرتے ہیں ہے نا
میں آپ کے ساتھ ایک بات ایک اورل شیئر کرنا مز بنایا گیا
ہاں بھائی جان
گاش جاے ہیں
ہاں بھائی
اتب سے سائیکل ٹریک الگ جو کہ گورنمنٹ نے بنایا ہے
ہاں بھائی جان
تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آگے انشاء اللہ پھر بات ہوگی ہماری تو اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا